ہیلو آپ نےیٹری جے نا آپ کا آواز نہیں آ رہی ہے نیٹ ورک میں جس میں جس روم میں نیٹ ورک آتی ہے اسی میں جائیے ہلو ہاں ابھی آ رہی ہے ہاں وعلیکم السلام
سلام علیکم اور
اور سب بڑھیا اپنا بتائیے
اپنا بھی بڑھیا اپنا بھی بڑھیا ہے خیریت ہے سب
ہوں کیا کر رہے ہو
بس سبزی کاٹ رہے تھے س سبزی بنا لیتے ہیں اتنے ٹائم
ہوں کیا کا سبزی
ا پٹل بنانے جا رہے تھے آج دیکھیں
ہوں پٹل ہوں کیسے ادھر کا پٹل مل رہا آپ کا
ادھر تو دے رہے ہیں مہنگا ہی دے رہے ہیں
کیسے پٹل کیسے مل رہا ہے کے جی کیسے ادھر ہے آپ کا سائڈ سیونٹی کے جی ہاں میری طرف بھی فف ٹی ہے سکسٹی ایسے ہی ہے
اچھا سیونٹی کے جی بتا رہے تھے میں نے سے
تو آپ دکان سے لیتے ہیں کہ کہیں جا کر کے سبزی لیتے ہیں
نہیں مارکیٹ جانا پڑتا ہے میرے یہاں یہاں ہارٹ لگتا ہے تھوڑے دور پہ
اں وہ وہاں تو ٹھیک مل جاتی ہے تھوڑی بہت سبزی نہیں تو دکان سے دار سے لیجیے نہ تو تھوڑی مہنگی دیتی ہے وہ
ہاں دکان والے جو لا کے گاؤں بیچتے ہیں وہ تھوڑا مہنگا دیتے ہیں
تھوڑے مانگا دیتے ہو
ھمم وہ بازار جو لگاتے ہیں وہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک ریٹ دے دیتے ہیں ایسے دو دن ہفتے میں مارکیٹ لگ جاتا ہے ایک دن منڈے لگتا ہے ہے ایک دن ٹیوزڈے لگ جاتا
ھمم ھمم ہاں تو صحیح ہے پھر دو دن میں ہو جاتا ہے اور کیا
ھمم
ہوں
اس سے تھوڑا ہو جاتا ہے سبجی سبجی اپنا جاؤ لے کے چلے آؤ
پٹل کا سبزی بھی ٹیسٹی لگتا ہے اچھا لگتا ہے سوادشٹ لگتا ہے انہیں
ہوں
ہمم آج کل تو ڈا ادھر کا موسم ای سا نا کہ سب سبجی خراب ہو جا رہے ہیں اس سے بدبو آنے لگی ہے ایک دم ابھی آج کل سبزی باہر رکھیے نہ فریج میں نہیں رکھیے تو
ابھی کریلے ہیں اس میں کیڑے بھی لگ رہے ہیں دیکھے کیڑے بھی کیڑا والا آرہا کریلا وریلا لو تو ویسے تو بچے اچھے کھاتے نہیں یہ سب لیکن کبھی کبار اب اپنا من کیا تو لے لیتے ہیں
ہاں میں بھی ایک دو سپتہ چھوڑ کر کے ادھر کریلے لائے تھے کریلے میں تیل زیادہ لگتے ہے تو میں لاتی نہیں پھر بیچ بیچ میں کبھی کبھی لے آتی ہوں کبھی کبھی
ہاں
ہممم
سب چیز کا ٹیسٹ لینا چاہیے شوہر اور ہے تو لوگ کو شوہر کو تو وہی چاہیے چکن وکن زیادہ اچھا لگتا ہے اپنا من ہے تھوڑا اپنا کچھ بدل بدل کے کھا لو جو من کرتا ہے سبزی میں ہمم
تو میں بھی تھوڑا سا کھیت میں تورہائی یہ سب لگائی ہوں لوکی بھی لگائی ہوں پھر کریلے بھی لگائی ہیں پھر وہ بودی کہتے نا بوڑے وہ لگائی ہوں تھوڑا بہت سب لگائی ہوں تھوڑا سا ایک بیھہ کھیت ہے وہی ساسو ماں کا تو میری امی بابو آبو کا تو بہت سارے کھیت ہیں لیکن میرے کہتا تو اس میں تھوڑا لگائی ہوں تو ہم لوگ بھی بیچتے ہیں تھوڑے بہت سبزی ابزی کنجرے والا کے لے جاتے ہیں لیکن ابھی تو لگائی ہوں ابھی اتنا بارش ہو رہی ہے موسم بگوان کا اللہ کا کو لا کر کیا ہے تو خراب ہی ہو جا رہی ہے سب لگائی ہوں جو بھی
ھممم ھممم ہاں اتنا اچھا نہیں نک ل رہا ہوگا نا ابھی بارش کی وجہ سے ہوں
اور آپ کے یہاں کھیت وت ہیں
یہ ہے اپنا خ لیے تھوڑا بہت نکل جاتا ہے
ھممم وہ آپ کھیت میں کیا کیا لگاتے ہیں
کھیت میں سے سب چیز لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے گاؤں میں جانی رہی ہیں ایک دوسرے کے دیکھ کے ہمارے یہاں ادھر بغل میں ہندو بستی ہے تو سب چیز کی کھیتی کرتے ہیں تو دیکھو کہ تھوڑا تھوڑا ہم لوگ بھی لگا لیتے ہیں
ہوں
جیسے گیہوں ہو گیا یہ دھان کا ہو گیا
ہوں ہوں
اوے یہ شور شور ااور پھر سبزی وبزی بھی لگ جاتا ہے سیزن سیزن سے ہوں
تو سال بھر مطلب یہ سب نہیں خریدنا پڑتا ہے دال چاول یہ سب کچھ نہیں پھر اوپر سے کچھ کچھ کوٹا سے بھی مل جاتا نا راسن وغیرہ تو اسی کو بیچ کر کے لے لیتے ہیں مطلب خریدنا نہیں پڑتا مطلب گھر سے ہی کھا آٹا چاول یہ سب سب کچھ کچھ چل جاتا ہے سرسو ورسو کو کر کے پیسوا لیتی ہوں پھر یہ ہلدی ولدی سب لگا دیتے ہیں گاؤں میں ہی نہیں تو خرید بھی لیتے ہیں اس کو پیسوا لیتے ہیں چل جاتا ہے اچھا خاصہ مطلب سال بھر مطلب خریدنا نہیں پڑ
ہاں نکل جاتا پورا سال نکل جاتا ہے گھر میں لگا لو تو نکل جاتا ہے تھوڑا
یہی ہے کہ ساس سسر محنت کرتے ہیں امی ابو گھر تو بہت سارا کھیت ہے لیکن ہم لو بٹ دے دیتے ہیں بٹیا نہیں ہوتا ہے اس کو
ہاں ہاں
ہوں ساس سسر لوگ خود سے کرواتے ہیں اور امی ابو تو دے دیتے ہیں پورا بٹیا جو دیا دو تین ایک بوڑا جو کیا دیا تھوڑا بہت اس میں بھی لگتا ہے پانچ تہائی کہ تین تہائی ایسے بانٹوارا کرتا ہے
ہاں تیسری تیسرا حصہ دیتا ہوگا ہم
ہاں جیسے دس بوڑا ہوا نا تو وہ پانچ بوڑا کی ساڑھے س سات بوڑا رکھے گا اڑھائی بوڑا بس دے گا
ہاں کم میں ہے کم میں دیتے ہیں وہ
ہاں کیونکہ بہن جوڑائی کیسے الگ روپائی یہ سب سب جوڑتے ہیں
جوڑتے ہاں میرے بھی یہ سسرال میں تھا نا میری ساس کے یہاں
ہاں ہاں ہاں
او ساس مائکے میں رہتی تھی پہلے اپنے تو وہ بھی دئیے تھے ایسے تو ان کا بھی یہی حال رہتا دے دیتا پورا سال بھی نہیں چلتا اپنا خرید کے کھانا پڑتا
ہاں ہاں ایسے ہی چلتا ہے کبھی کبھی بولتا ہے کہ خراب ہو گیا پھاسا لوگ
ہاں ہوا ہی نہیں ہے چیز ہاں ہاں
کبھی کچھ بول
پھر جب ہاں جب سے سسر یہاں آئے نا سسر کے گھر پہ تو تب سے ہے سسر میرے گھر سے ادھر کروا لیتے ہیں اپنا ٹریکٹر وکٹر گھر کا ہے ٹوول بھی گھر کا لگا ہے ہو جاتا ہے ادھر
ہوں
ہاں ہوں پچھلیے اور تو ہی بٹر کیا تھا ساس سسر امی ابو کے ساتھ
ہوں ہوں
کیونکہ وہی پنچایتی کرنا پڑا تو پھر تھوڑا بہت دیا کہ اتنا سارا مطلب کھیت ہے سات بیگھا اتنا تو اتنا سحیک بڑ دے رہا کیا د کہاں جسا بھی اتنا حصل تھا اب ابو لوک کی
کک کر کے فوٹو رکھے اچھے سے فوٹو کھینچ کھینچ کر کے کہ تھان میں اتنا ہوا جب وہ جو ہو رہا تھا تو اتنا بڑا ہوا تو کیا میں ایسا ہی نہیں ہوا تو اتنا بڑا ہوا یہ سب کیا آج کل ہ ب لے گا کیسے بچار تو گ تھے ہم لوگ تو پاس میرا تو نہیں ایک باٹی دار تھا نا وہ کھیت بھییا وہ کھیت میں ہی دو چار کئنٹل آلو دے دیتا تھا بہت اچھا اچھا پیدا بہ
ہاں ہاں
ت اچھا ہوتا تھا وہ
ہاں کوئی کوئی ہوتا ہے نا کھیت کی جو اس میں اچھی پیداواری ہو جاتی ہے اور کوئی کوئی ہوتا ہے تو کم بھی نکلتا ہے اس میں سے جو محنت کرتا ہے وہ کم دینا چاہتا ہے
ہاں کمنا چاہ اس میں بہت جرا تے اچھے کھانا تھا انہیں مطلب اچھا خاصا ہو جاتا چارا نہیں ہو اس میں لیکن اچھا خاصا ہو جاتا دو تین بڑا دے دیتا لہسن دو تین چار کے جی دے دیتا چار کے جی ایسے دے دیتا ہے
تو امی ابو ابھی کرانے لائق نہیں ہے کھیتی کروا سکے اپنے سے
تو دور دور ہے نا جیسے دور ہے نا تو کیا کرتا ہے جس کو کھیتی نہیں دیجیے تو رات کو چروا دے گا اپنے سے کروائیے رات کو پتا چلا سب چروا دیا کھیتی کوئی ہے کر دے ہے تو کسی کو ہاں گیا چھوڑ دیتا ہے اب وہ تھوڑا سا تھوڑا سا ان لوگ ہے کہ کتنا لڑائی جھگڑا کرے گا انسان
اور گ گاؤں میں وہی رہتا ہے تھوڑا لڑائی سے دور رہو ہاں گاؤں میں ہے کہ لڑائی سے دور رہے تو اچھا ہے ہوں
ہاں ہاں اس لیے اس میں ہے کہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا آپ کو رنا تو پھر کسی کو دیکھنے کے لیے رات کو روکنا پڑے گا اس سے اچھا ہے کہ کسی کو بٹائیے ہی تو تو پھر سے
ہاں دور دور رہنے دقت ہوتی ہے جیسے گھر کے پاس ہے تو تھوڑا کروا لو اپن ساگ سبزی والا دور والا تو کیسے آدمی دیکھنے جائے گا ادھر ار سیار ویار کیا ہے یہ سب آتے ہیں گائے بھی آتی ہے سب کھا جاتے رات کو
ہاں اور
ہوں
ہوں اور آپ کے شوہر آ گئے کام سے
ابھی نہیں آئے ہیں ابھی تو ان کا کبھی نو بج جاتا کبھی دس بج جاتا ہے آنے میں لیٹ ہی آتے ہیں کرتے ایسے پرائیویٹ کمپنی ہے اسی میں لگے ہیں اور پرائیویٹ کے جانے نہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایکسٹرا لے لیتے ہیں
ہاں وہ تو ایکسٹرا ہی کا کام ہو جاتی ہے
ہاں ضروری کام آ گیا مالک بول دیا کہ آج اتنا کر کے اوور ٹائم جانا ہے تو وہ بھی کرو بیٹھ کے کرتے رہتے لیٹ ہی آتے ہیں تھوڑا سا کبھی کبھی آ جاتے ہیں نا نو دس بجے تک م۔ م۔ نہیں تو ڈیلی کر نو نو بجے کبھی کبھار آتے ہیں دس بجے ساڑھے دس بجے ایسے ڈیلی کا ہے
ہوں ہوں ہوں ہوں میرے صبح تو دکان وکان بڑھا کے دس آٹھ نو بجے تک آ جاتے تھے کیونکہ دکان میں رھتے ہیں تو جاتے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا جیسے ہی عید رہا کچھ رہا نا بکری عید رہا چاہے دیوالی بھی ہوتا ہے نا کیا تہوار وہ وہ سب تہوار ہوتے ہیں نا اس میں تو تھوڑے سا کا پھر لوگ بھیڑ رہتی ہے تو اس ٹائم کپڑے جب الٹ جاتے ہیں تو اسی کو سہی کرنا پڑتا ہے ٹھیک سے تو تھوڑا لیٹ آتے ہے اس ٹائم نہیں تو پھر آٹھ نو بجے ایسے وہ بھی آ جاتے ہیں اتنا ہی ٹائم ہو جاتی ہے لگ بھگ آنے جاتے
ہاں ہاں ہو جاتا ہے
ہوں
ے اپنا کام کرنا پڑتا ہے دو تو بچے پالنا ہے تو کرنے پڑ تا ہے اور سب خریت ہے
ہاں سب خیریت ہے سب اچھے ہیں اور آپ کے بچے کیسے ہیں
میرے بچے بھی سب خیریت ہے ٹھیک ہے کھیل رہے ہیں
کے
بڑھیا ہے کل بات کیے تھے ہوں ہمارے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی پلیٹ لیٹ ڈاؤن ہو گیا تھا
ہوں یہ پلیٹلیٹس ہی بھی بہت ہے اس میں تھوڑا سا یہ پپیت پتا کا جو ہوتا ہے نا وہ پتا اس کو دو بال کے بولیے نا دے د پینے کے لیے وہ ترنت سیدھے صحیح ہو جائے گا پپیتا کے جو پتے ہوتے ہیں نا اس ابال کر کے پینے سے دو تین دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اس کا سب سے بڑا علاج ہاں پلیٹلیٹس کا اس کا وہی سب سے علاج ہے میرے بھی بہت جلدی ہو جا تھے تھی ادھر جب سے تھوڑا سا تب ہو جاتے تھے تو ادھر تو میں تو باہر رہتی ہوں د دلی میں تو ملتا نہیں ہے کہیں کہیں سے ڈھونڈ کلانا پڑتا ہے
ہاں
ہوں تو پھر وہی لاتی ہوں تو پیتی ہوں نہیں تو پھر کبھی وہی اس سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے دوا سے اچھا وہی کام کرے گا
اچھا بولیں گے ہم بھی کہ لا کے پلا دیں اور ان کا گلا ایک گلے میں پورا سوجن آ گیا تھا پیر ہاتھ پورا سوجن آیا تھا سوجن شریر میں آنے لگا تھا اور چلنے میں چک خراب تھا طبیعت بہت خراب تھی مجھے نہیں پتہ میں کئی دن ہو گئے بات ہی نہیں کری پھر کل میرے سسر فون کیے تو سسر بولے کہ اپ نے وہاں بات نہیں کی تھی بٹو سے بیٹی سے میرے تو بولی نہیں کئی دن ہو گیا نہیں بات کئے تو کہیں کی بات کرلو تو نانو کی طبیعت خراب ہے
ہوں ہوں ہوں خدا کرے اللہ تعالی کے ٹھیک ہو جائے ہوں
ہاں ابھی تو ٹھیک ہے دو دن ایڈمٹ تھے پھر ابھی ٹھیک ہے ہوں
ہوں